وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں سب خیریت
جی الحمد اللہ بھائی جان اپنا بتائیے سب خیریت سے
جی الحمد للہ میرا بھی ٹھیک ہے
اور سب بتائے نا کہاں پہ ہے
جی
جی
کیا کر رہا آواز آ رہی ہے
کچھ نہیں کر رہے بس پنکھا کے پاس بیٹھے ہیں تو بھی لگ رہا ہے
ہ ہ سب ٹھیک ہے الحمد للہ
ناسہ وسہ ہو گیا
ج ناشہ تو ابھی نہیں ابھی ہے کوچنگ سے ہے ہم لوگ بھی پنکھا میں بیٹھے ہوئے ہیں روم میں
کوچنگ س ابھی آ رہا
جی بھائی جان
آرٹس یا سائنس
میرا فائنل ہے ٹیلھ فائنل ہے ہاں گریجویشن میں ہے فسٹ کا
او تو کتنا ایج ہوگا آپ کا مکس ا ایج کتنا ہوگا م
ارے بھائی میں نے چودہ سال کی عمر میں ہی سوری پندرہ کی عمر میں ہی کر لیا میٹرک دو سال کے بد سترہ میں ا اٹھارہ
تبھی ایج کتنے چل رہا ہوا مش میں
ااراھالا چل رہا
اٹھارہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے ایک ہی ایک حساب سے پڑھائی ٹھیک ہے آپ کا
ا
آرٹ سے کیے ہیں کہ سائنس سے
سائنسال آے
ہ چلیے بہت اچھا ہے بات ہمارا بھی اب فائنل ہو جاتا ہے پتا ہے کیا ہوا ہم تھے یہاں پہ بہار میں تو ہم چلے گئے سات سال کے آٹھ سال کے تھے تو ہم یہاں پہ فائیو کلاس میں تھے اور اس کے بعد دلی چلے گئے نا تو میرا پانچ چ سر بیک ہو گیا چھ سات سال ہم وہیں پہ رہ گئے تھے دلی میں چنا
دل میں
چودہ کے ہوں ہیں تب یہاں پہ متہاری میں ہے
دلی میں کیا کیا ہو تھا
دلی میں میری دیدی رہتی ہے
اا کی وہاں پہ جانے ہاں جانے کا مقصد پڑھنے لکھنے یا
وسے ہی ہم گھومنے کا بہت من کرتا ہے اتنے مطلب مہنے میں یا سال میں ایک نہ ایک بار کہیں نہ کہیں کو جانا ہی ہے
ہاں
ہوں ب تو اگل یہ اسی میں اسی سال میں گئے تھے اجمیر راستھان گئے تھے پھر یو پی گئے پھر دلی گئے اٹلی بنارس گی سب ٹھیک سے مطلب مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک دو بار جاتے ہیں
اسلیے اگلا مہین چلا جائے اس دن
ہ انے ابھی تو بھائی نہیں جا پائیں گے ابھی تو صرف اس لیے کیا کہ ٹویل کا ایگزام ہے اب چھوڑیں گے نا تو بہت دقت ہو جائے گا
وہی وہی وہی نہیں آپ کو رہ گھوم لیتے ہیں تو اس لیے کہ رہا چلے جایں اچ
ہاں گھومتے تھ تو دیکھیے ابھی ہم ابھی فری نہ ہے ابھی بہت جگہ گھوم لیے ہیں ایسا بات
ہاں لیک لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ابھی فی الال ابھی کر لی جتے اس کے بعد چلتے ہیں
ہاں ٹوی بعد ہم و بعد تین مہینہ ٹویل میرا فائنل ہو جائے گا تو تین مہینہ جہاں من کرے وہاں پہ ہم چے جائیں گے گھر والے سے بول دییں گے کہ ہم کو پڑھائی کے بعد تین مہینہ گھومیں پھریں گے اس کے بعد ہی کچھ آگے سوچیں نہیں یا تو پڑھیں گے ا تو پاپورٹ ا باہر جائیں گے بدیش یا امریکہ امریکہ پیسہ ویسا لگے کر جائیں گے
ضور ہاں ہاں ساری ب ہے لیکن پتا اگر کہیں بھی بھی یہ نہیں کر رہے کہ گھومنا نہیں چاہیے لیکن اسپیڈ پ کام کرتے رہیے
ہاں
بس صحیح ب
پھر ہمارے بتایا عمران سے ما دوستی کیسے ہوا عمران سے میرا دوستی سوچنا تھا میرا محفوظ سے دوستی تھا
اچ میدان سے کیسے ہوا تھا
عمران سے ہوا ہم لوگ میں پوچھ کے بولے ہیں بھائی ہم جا رہے ہیں نیپال چلنا ہے تو چل
ہاں
تو بولا اچھا ٹھیک ہے چل ہم بھی چل رہے ہیں تو ہم لوگ مطلب تین چار بندے ہم لوگ تھے ٹھیک ہے عمران محفوظ ہو گیا پانچ چھ سات بند ہوگے
جچ
تو دلی میں مطلب یہ پٹنہ گیا ہیں سر نیپال گیا ہیں تو بولنے چلنے کے لیے چل تو بولا ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے ساتھ میں تو اسی وقت دوستی ہوا ان نے ہم عمران کو تھوڑی نہا جانتے تھے محفوظ کو کلاس میں مطلب ویٹ ہوا رہ تھا اس کے بارے میں جان مطلب بتا رہا تھا ہم کو برگنیہ کا ہے
اچھا مح محفوظ آپ کو دس ب کلاس مٹ ہے نا کلاس نا
ہوں تب نے عمران سے دیکھتی اگر وہ بھی گئے تب نہیں جاتے تھے عمران سے دوستی نہیں
پان گ تب ہوا ہے نا نہیں تو نہیں گات ہاں صحیح بات س
اور سب بتائیے ن سب بنیا ہے ن ممی پاپا
جی الرحمدد آپ کیا سنی آد ہے اسکھر میں کام
ہ
آ
کیاچی
سنیں کہ آپ اسکل پہ کام کرتے چچی بھی کام کرتے ہیں اسکل پ
ہی ج ہم کو د صاحب مطلب اتنا ہے نا آن لائن آن لائن جتنا کام ہوتا ہے وہ سب ہم کر لیتے ہیں سائبر کا
ہاں
ہ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے نا
ہاں پیسہ ہی نہیں یہ کیا ہے اچھا ٹریڈنگ کرتے ہیں
ہوں مطلب زیادہ نہیں آج کسی بھی انکم نکالتے ہیں بس آج کے دن بھر کا انکم جو خرچہ ہوتا ہے وہیسی بھی نکالتے ہیں ہو گیا بس
سا
ابھی تو زیادہ ہے نا تو نا مطلب ہم کو جب مطلب کام آتا ہے دکان پر سے فون آ جائے گا کہ عادل کام آیا آ جاؤ بس ہم چلے جاتے دو تین چار دن میں کام رہتا ہے کام کر دیتے ہیں بس ہو گیا ہاں بیس میں تھے تو بیچ میں ریگولر جاتے تھے ت اب ہم نہیں جاتے اب کہتے نہیں اب میرا پڑھائی ہے ابھی ہم نہیں جائیں گے اب
جانا پڑتا کہیں بچنگ مطلب کہیں کوچنگ کرنا پڑتا ٹریننگ کا
ٹرینگ ہم کوچنگ تو ہیا کرتے میرا دوست ہے نا دلی کا
ہاں
وہی ہم کو بتایا تھا اسی کو ہم پیسہ ویسہ دے دیتے ہیں اور ب تم لاگن کر کے چیک کر لینا کہ کتنا بڑا ہے تمہارا پیسہ کتنا نہیں بس ابھی تو فی الحال ہے ہم دو تین دن پہلے نا ہ پانچ دن ہو گیا دسار
کل نہیں آپ مطلب آپ کھیلتے نہیں ہے نا
پوری لئے کرتے ہیں وہ ہم کو بتا دیتا ہیں کہ آادل آب جائے گا ڈاؤن جائے گا تم لگا دو بس ہم ایک ہی گ بتائے گ دن بھر میں ایک ہی کو بتا دیتا ہے بس ہم ہو گیا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد بتا دے گا اس کا ہو گیا
اچھا
ڈالر میں یا تو کرنسی میں بھی تو انڈین میں بھی کما سکتے ہیں ڈالر میں بھی آپشن ہے سب جگہ آپشن ہے
اچھا تو کیسے مطلب مطب آپ کھیلتے نہیں ہیں نا آپ کا دوست کھیلتا ہے نا
ہوں ہم کو بتاتا تھا لگا دیتے ہیں
اورک گول ہے انویسٹ بھی کر اس میں کھاتا بھی ہو نفا بھی ہوتا کیا
ہوں بولے تو مطلب دو تین دو تین دن پہلے کتنا سات ہزار روپئے کا لاس ہو گیا تھا آج آج پھر ریکور ہو گیا
مطب پھر آج ہو گیا ہے نا سب
ہوں آج کا آج کا چار تین گننا ہو گیا آج کتناا نو ہزار تھا آج چوبیس ہزار ہو گیا ا
ہچھا
بڑھتا رہتا ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے مگر ہاں یہی بات ہے کہ پورا آپ کا ڈوبے گا نہیں بولتا ہے تووپنے نہیں دیں گے اتنا گارنٹی میں نے بھائی بس گارنٹی رکھا ہوا تو تب ٹھیک ہے
ہ کھیلنا ہے تو کیسے ہے کھیلنا ہے تو
تونے تونے اندر سائ رستے ہے جی بھائی
وہ کرا ہم کو کھیلا تو کیسے ہوگ گا
کھیلنے کے لیے بھائی جان آپ کو پیسے مطلب زیادہ زیادہ سے چاہیے مطلب کسنا یہی مطلب نارملی اسٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم تو نو سو سات ہاں نو سو ساٹھ اسی روپے لگتا ہے
سا سات یا کا نا اوکے
اتنا روپئے لگتا ہے اس کے بعد ہی اں بتا دیں گے ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے آپ کو دیکھ لیجیے گا نا جیسے دکے نا یہ کام کال لینے کے بع ن اگر واٹس ایپ کال کری گا تو ہم بتا دیں گے ابھی میرا کتنا چل رہا ہے کتنا نہیں
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس سے جو ایک والا اور بولے تھے وہ والا آ کیا بولے لگے رہیے گا
مطلب ہوتا ہے نا دن بھر لگے رہ گئے تو پھر لاس ہو جائے گای وہ کھیل لیے آج کا پروفٹ ہو گیا چھوڑ دیا
ہاں ہاں سی بات ہاں جدا جو بھی کرنے سے ہاں لوس میں چلا جاتا ہے
ہاں زیادہ کھیلے گا سوچیے گا وہ کچھ بڑھا لے ا کچھ بڑھا لے بس پت م ہوے
ہوں
لالچ جاند بھی کرتے ہیں لالچ بڑی والا ب ب
کی پھر بھی اپنا انکم پھر بھی اپنا انکم تو نکال جاتا ہے ن
ہ ہ ہاں یہی بات ہے اپنا آج کا انکم نکال لیا اب اس کو اٹھے ہیں تو دیکھیں جی تو پھر دوپہر میں آئے ہیں صبح دس گیارہ بجے تو دیکھیں کت نہ آٹھ ہزار روپئے کا اوپر مطلب پلس تھا میرا پیسہ آٹھ ہزار روپیہ تو کہیں چلو ٹھیک ہے بتایا ہوں کہ ابھی آپ کر دو تب لگا دیا آ پہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے
اچھا اس کے لیے آپ کو دس ہزار روپیہ رکھنا پڑے گا نا
ہاں رکھے نہیں دس ہزار ڈالے ہیں تب نہا میرا ابھی تک ابھی تک پیسہ بنا ہوا ہے
لیکن مان لیجیے اگر وہ دس ہزار دس ہزار ہار گ تو
ہار مطلب پورا ہار جائیں گے تب نا مطلب ہاریں گے تو پھر لگائیں گے اور کیسے
ہی
ایک بار میں تھوڑی نام لگاتے اتنا دھیرے دھیرے کر کے آج کا مطلب ایک ہزار روپ ہم پیساہ ہیں تو ایک ہزار روپئے آج کیامجتم کر دیے بس ہو گیا چھوڑ دییے ایک منٹ دو منٹ ہاں سو روپے بھی آپ کر سکتے ہیں سو روپئے بھی سی انویسٹ کر سکتے ہیں
لیکن اکاؤنٹ میں اتنا رکھنا پڑے گا دس ہزار ن دس ہزار اکاؤنٹ میں رکھنا پڑے گا
آپ ایک ہزار رکھ سکتے ہیں شرو شروع میں کھیلنے ہوتے ہیںپ ہم بہت دن سے کھیل رہے ہیں تو ہمارا من جتنا میں رچلے
اچھا
ویسا حساب سے کر اچھا تو واٹس ایپ کال کری نا ہم کو بتا رہے آپ کو انشاء اللہ بھی
آ ابھی
ہاں کیجیے ہم بتا دو السلام علیکم